ہیلو السلام علیکم
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ٹھیک ہو
ہاں آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا آپ کہ گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا آپ سناؤ
بس گا
اور کیا کر رہی ہو
بس بیٹھی ہوئی
اچھا لیکن ایک بات بولو
ہوں
مجھے آپ کا ڈاکٹر کتنا پسند آیا مجھے فرق بھی لگ رہی ہے
اتنی جلدی
اس نے تو اس نے تو کچھ ٹائم ہی نہیں دیا
وہ تو سچ ہے مجھے ادھر ہی فرق ہو گئی ج سے ختم ہی ہو گئی
لیکن کیا ہے یہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ آپ نے کیا کیا یہ کیا ہے
میں نے کیا کیا
دیکھو مطلب کل اگر آپ نے کہا صبح ساڑھے چھ جانا ہے ساڑھے چھ سات
ہاں
تو مطلب اگر ہم ساڑھے چھ سات جاتے اپنے ٹائم پہ جیسے سب لیتے ہیں ٹکٹ ویسے ہی لیتے
ہاں
ہاں
پھر میں نے پھر میں نے اس نے فون کیا
ہوں
بولا کہ میں اس کو بولا مجھے ایکس رے ا اوری دے دینا چٹھی کل صبح یہ سینڈ کر نا مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے
ہوں
تو اس نے بولا کیا میں ادھر ہی لاؤں گا میں نے کی ہے کسی سے بات ادھر ہماری ایک ریلیٹو کرتی ہے جو اب
ہوں ہوں
اس نے بولا ہے کل آپ آنا نو بجے آپ کا پہلا ہی نمبر ہوگا
ہم ہم
اب میں کیا کرتی اگر تم میری جگہ ہوتی تم کیا کر
نہیں ہو ٹھیک مطلب پہلا ہی نمبر ہے اور لیٹ جانا ہے یہ تو اچھی بات ہے
ہاں تو وہی تمہیں سب پتا ہے اس کے بعد پھر ادھر گئی ادھر جو اس کی ریلیٹڈ تھی نا
ہم
اس کو بھول ہی گیا ہے کل شام کو ہاں نہیں کل شام کو اس کو نہیں بھول گیا ہے اس نے کال شام کو کیا کو فون نمبر کے لیے انہوں نے اس کو بولا ہے شام کو نہیں ملتا ہے کل صبح اپ انا کیوکی وہ نائٹ میں بھی وہی تھی
اچھا اچھا وہ کیا کرتی ہے ویسے وہاں کیا جاب کرتی ہے
سویپر ہوگی اور کیا
اچھا اچھا
پتا نہیں یا پھر بیڈ شیٹ ویڈ شیٹ چینج کر دنا ہاسٹل میں وہی ہمت کرتی ہوگی تو پھر اس نے بولا کہ مجھے شام کو میں گئی تھی اس نے بولا کل صبح انا پھر صبح اس کو بھول گیا ہے وہ صبح ائی ہے کتنے بجے جب ہم گئے اس سے پہلے اٹھ بج گئی ہے اس نے اس کو بولا یہاں پہ او ٹی پی فل ہو گئی ہے
ہم
تو یہاں پہ اب نمبر نہیں ملے گا
اچھا وہیں میں کہہ رہی ہو نا مطلب اگر ہم جاتے نا صبح
وہی میں کیا بول رہی ہوں
ہم ہم
اسی نے مجھ دھوکہ دھوکہ نا
ہاں
اگر وہ بولتا ہے نا مجھے سو سو صبح ہی شام مطلب صبح ہی اس نے نمبر نہیں پکڑ کے رکھا ہے میں جتیوں اگر ہم ساڑے سات جاتے نا ہمیں اچھے سے نمبر ملتا لگتا ہمیں ا لگتا ہمیں لیٹ تک ہی لیکن پھر بھی ملتا ہاں اور اتنا لیٹ بھی نہیں ہوتا
ہاں اتنا نہیں ہوتا
اسے نے بولا کہ اگر اس تک رکھتے نا مقصود ہے اس کا نام چاندنی بولتے ہے اس کو
ہم ہاں وہ چار نہیں ہے
اگر چاندنی تک رکھتے نا
وہ ائندے یرا ہے
اگر چاندنی تو رکھ دنا نہیں ملتا ہے ہمیں نمبر
اچھا
جب وہ دوسر ا ہے نا اس دوسرا چپڑا سی
ہم
اس نے اس نے پھر بول کے رکھا ہے اس کو ایک ہفتہ پہلے ڈاکٹر کو کہ اس کے جو وہاں پہ وہ وشے پک کرتا ہے
اچھا
اس کو کہ ڈاکٹر کو بول کے رکھا ہے ہمار میرا ایک نیبر ہے وہ اپ کے پاس انا چاتا ہے کنسلٹیشن کیا تو اس نے بولا اس کو کوئی بات نہیں لاؤ پھر اس نے اس کو بولا جھوٹ کی یہی ہے وہ
اچھا
ہاں ورنہ ہمیں یہ ایک بھی نہیں ملتا اپ بول رہی ہو نا اس کو ایکس رے کھانے کے لیے اس نے مجھے دیکھ نا باہر اس کا پیشنٹ تھا مطلب اس کو یہ پوسٹ آپریٹو چیک اپ کرنا تھا
اچھا اچھا
اپوائنٹمنٹ کے بغیر اس نے اس کو بھی نہیں دیکھا مجھے دیکھا نا وہ میرے ساتھ ہی نکل گیا
ہاں پھر کہاں گیا
پتا نہیں پھر میں نے اس کو ایمرجنسی میں دیکھا وہ ایمرجنسی میں مجھے وہاں پہ یہ کیا نا انجیکشن اس نے نہیں کیا وہ میں نے اس کو ادھر دیکھا پھر وہ وہاں سے پتہ نہیں کہ گھر گیا آپریشن تھیٹر میں گیا کہاں گیا مجھے نہیں پتہ ہے وہ
اچھا اچھا ٹھیک ہے
لیکن وہ میرے ساتھ اسے بولو کچھ سیدھے بولا نہیں میں نہیں اب دیکھ تو میرا ہو گیا ٹائم اب اس کو بولا تھا مطلب اتنے ٹائم سے میرا ایک پیشنٹ ہے تو اسی لیے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں
یہ چٹھی ہو تو سوال ہی نہیں
نا وہاں سے کہ میں نے بولا پتی کو ایسی بات ہے اس سیرح اس سے کہا ٹھیک ہے پھر آپ کو وہ لے جائے گا برزو نا اب آپ کو فون کرنا
ہوں
وہی لے کے جاہے
تمہیں ایک کا کرنا تھا مجھے لگتا ہے پرریگبل اگر تمہیں پرریگبل نہیں ہے
بریانی نہیں ہے مطلب
تم نے مطلب لایا ہے کب یہ ہاسپٹل سے گاردن کے لیے دوائی نہیں
ناہی
اچھا وہ فسٹ ٹائم جانا تھا
ہاں اور کیا
اچھا ٹھیک
ا میں دیکھوں گی آج ہے نا سیٹرڈے میں کروں گی کر بھیا کو فون اگر کوئی نہیں لے گا نا مومن ہوتا ہے نا شاپ پے ہی
ہوں
میں شام کو اسی کو بولوں گی
ہوں
وہی مجھے دے گا بھی اور لائے گا بھی
ہوں
پھر میں جاؤ گی شام کے ٹائم
ٹھیک ہے
اب کیا کرو جب ایسے پت ایسے پتی کسی کو نہ ملے
اب کیا کروں گی اب دیکھوں گی اگر وہ ہوگا تو ورنہ اگر ہوگا شام تک اس کبھی کچھ اس نے مانا تو
دیکھو آپ کیا کرو گی
ہوں
اور سناؤ اب آپ کو کچھ بھی فرق نہیں ہوا آپ نے دوائی کھائی تھی
ہاں تھوڑی سی فرق ہے لیکن مجھے ابھی سر درد اور ہوا
میں نے انجیکشن کیا نا مجھے ساری ٹانگ سے باری ہو
ہاں نہیں اس سے ہوتا ہے
پیر تک اسے
یہ کون یہ کونسا انجکشن تھا
پتا نہیں اس کا نام کیا تھا ڈیک
مطلب پین کلر اچھا ڈیکسونا
پتا نہیں ڈیکسونا تھا کہ مجھے ہی لگا کچھ تھا ایسا ہی
اچھا اچھا جی
ڈیک اسٹون سم تھنگ تھا ایسا
ہوں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے سب
اور کھانا کھایا
ہاں کھانا ہم نے وہاں سے آتے ہی کھایا
اچھا میں نے بھی اب کھائے میں اب آئی دو بجے وہاں سے پھر میں نے کھانا کھایا
چلو اچھی بات ٹھیک میں نے وہیں سے وہ جو میرے پرسوں لایا تھا نا وہ حیا کے لیے کوٹ سیٹ
اچھا
وہ بھی میں نے ایکسچینج کر کے لایا اس پہ بھی مجھے یہیں سے پانچ سو دینے پڑے
کیا یکس اچھا کیے مجھے ایک پسند نہیں آیا
ہاں وہی اب ہاں اس میں میں نے دو لائے
اچھا کیا
کلر بھی مجھے پسند نہیں آئے اس کا پیٹرن بھی مجھے پسند نہیں آئے
وہی اب میں نے لائے اس کو وہ کوٹ سیٹ ایک لینن کے
اچھا کیا وہ ٹھنڈے بھی رہتے ہے
ہاں اور کیالو ٹھیک رہیں گے
ہوں اور گھر میں سب ٹھیک ہے
آپ کو بتا صبح میں نے ابھی کزن کو کال کیا
کس نے
میں نے کزن کو کال کیا
آں
مجھے یہاں سے ایک ویٹ کر رہی تھی میں نے سوچا میں تب تک اس کی سر کرو گی میری کزن بول رہی ہے میں ڈھونڈ رہی ہوں کیوں کوئی میرا کال بھی اٹھائے
اچھا
میں اسی کو فون کرنے والی تھی میں نے سوچا میں بولوں گی اس کو دس کمپلیٹ کرو اس کے ساتھ کیونکہ آ پکے بس مت ہے ہی آپ کو تو ویٹ کرنا ہی پڑے گا نا
ہوں
مطلب آپ کے پاس مت ہے کچھ آپ کو تو وہیں کا لینا ہے میں نے اس کو فون کیا میں نے سوچا میں بولوں گی اس کو تب تک اس کے ساتھ کروں کیونکہ اس کے پاس نہیں ہے اب جو بھی ہے آدھا آدھا اس کے ساتھ کرو تا کہ اس کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے
ہاں
توپھر اس نے اٹھیا ہی نہیں میں بولوں گی آپ کرونگی نا پھر اس کے سات اگر میں بولوں گی
ہاں مشکل ہے
ٹھیک ہے
کسی کے ساتھ بھی کرو گی تو اس میں کیا ہے
ہو
میں نے کسی کے ساتھ بھی کریں گے تو اس میں کیا ہے ہاں ہاں اور بیٹی کہاں ہے تو آپ کی
اس میں آئی نا پھر وہیں سے ڈاکٹر سے ہی اس کو میں نے ادھر مائکے مے چھوڑا
اور کو پتا ہے میری بیٹی کیا کر رہی ہے میرا فون کاٹنے کی کوشش کر
کیوں
ہاں
کیوں
پتا نہیں اسے دیکھا نا فون چل رہا ہے اس پہ ریڈ لائٹ آتی ہے نا
اچھا اچھا
یہ فون کٹ کرنے کی وہی کرے گی
اچھا کیا بنا آج دن کے کھانے میں
آ
کیا بنا تھا دن کے کھانے میں
ہمیں کھایا بیگن کی سبزیز تھی آپ کیا
سے مس ہمیں ٹماٹر
میں نے وہ بس اپنی بیٹی کو رکھا تھا ماں کے پاس
اور میں نے اور میں نے وہی سے لیا ہو کیا بولتے ہیں ان کو بند گوبی کچھ
نہیں وہ بند گوبی
گند گند گوبی گند گوبی
نہیں کڈم
کڑم
کڈم بولتے ہیں اس کو
ان کو گند گوبی بھی بولتے ہے
میں نے آج پہلی بار سنا
جن کو جن کو کشمیری میں بولتے ہیں مونج
ہاں ان کو اردو میں بولتے ہے کڈم
ہاں وہی میں نے وہی سے لایا میں نے مما کو فون کیا اس نے کہا ہاں میں نے کچھ لایا بازار سے پھر اس نے وہ ویسے ہی رکھے ہیں تو اس نے کہا یہی بنائیں گے شام کے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے
آپ وہی پر ہے
ہاں وہی پر
اچھا ٹھیک ہے
ہوں ہوں
اور
اب میں دیکھوں گی میں کیا کروں گی میں بھی جاؤں گی شام کو یا کہیں تو
اگر شام کو نہیں جاؤ گی پھر سام جو جگ وہی جاؤ
ہوں پھر تو دوسرا دن دینا ہے اور کچھ
ہوں
میں نے کہا پھر دوسرا دن دینا ہے ادھر
نہیں اتنا ہاں ادھر تو ٹائم لگتا ہے میں نے اب دیکھا نا
ہاں اور کیا
اچھا چلو میری بیٹی شاید باہر گئی میں بعد میں بات کرتی ہوں آپ سے
چلئے ٹھیک ہے